السلا و علیکم ہیلو ہیلو
سلا علیکم
وعلیکم السلام
ہیلو جی آپ ٹھیک ہیں
جی اللہ کا شکر ہے آپ سنایں آپ ٹھیک ہے
بس شکر ہے الحمد للہ آپ ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں بس ٹھیک ہے آپ کی دعا باقی گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے اچھے سے
جی جی جی الحمد للہ سبھی ٹھیک ہے
سب خیر و آفیت سے ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے
چلیے آپ نے کھانا کھایا
جی جی ہم نے کھانا کھا لیا آپ نے کھایا
جی ہم نے بھی کھایا کھایا تھا نا کیا بنا تھا آج
جی ہمارے یہاں آج بینگن اور ٹماٹر کے سبزی بنی تھی آپ کے یہاں کیا بنا تھا آج
جی ہمارے یہاں گوشت بنا تھا آج بہت لذیذ بنا تھا بہت اچھا بنا تھا
منہ کے لیے آپ کے مزے ہیں پھر
جی جی بالکل بالکل صحیح فرماتے آپ یہ اصل میں بہت لذیذ مسالے ڈالتے ہیں اس میں جس کی وجہ سے یہ بہت لذیذ گوشت بنتا ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے جو یہاں پہ ہمیں گوشت ملتا ہے جی جی
جی
مجھے بہت پسند ہوتا ہے جب یہاں پہ ہمیں گوشت ملتا ہے
اچھا ویسے آپ کو کتنی دفع ملتی ہوتا ہے ہفتے میں
جی ہفتے میں ہم ہفتے میں ہمیں تین دفعہ ملتا ہے
اچھا اچھا
جی آپ کو آپ کو کبھی ملتا ہے گوشت
جی ہمارے یہاں بس مہینے میں یا سال میں ایک بار ملتا ہے
آیے ہائیے مطلب آپ کو ملتا ہی نہیں ہے وہی سمجھیں گے آپ
ہاں ہاں جی جی جی مطلب وہ نا کے برابر ہی ہے
جی وہی تو مگر ان کو سوچنا چاہیے نا آپ کابھی تاکہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں
ہاں ہاں ابھی یہاں پہ یہی صحت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے خاص کر ایسے موسم میں کبھی کبھی گوشت بھی پکنا چاہیے
جی جی تھوڑی نا ہم صرف دالیں کھائیں گے مجھے لگتا ہے گوشت مہینے میں آ تین بار پکنا چاہیے آپ کے وہاں پہ
جی جی یہ ایسا بالکل آپ نے درست فرمایا ایسا ہی ہونا چاہیے پر کیا کرے
آپ نے کسی سے بات وغیرہ نہیں کی اس بارے میں کہ
کہاں یہاں پہ کوئی کسی کا سنتا ہے یہاں تو بس یہی سفارشیں چلتی رہتی تی ہے
اصل میں وہی مسئلہ ہے جو یہ بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں
کہ یہاں آج کل اصولوں پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے آج بس یہی پیسہ ہی ہر جگہ بات کرتا ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرماتے آپ آج تو ہر جگہ پیسہ ہی بات کر تا ہے جہاں پہ پیسے وہاں پہ کام جہاں پہ پیسے نہیں وہاں پہ بے روزگاری اصل میں یہی چل رہا ہے آج دنیا میں اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہیں ہر جگہ آگے ہوتے ہیں اور جو غریب
جی جی اور جو غریب ہے اس کو ہر کوئی پیچھے دھکیل دیتا ہے
جی جی اس کو تو ہر جگہ دھکے ہی دھکے کے دیتے ہیں بچارے اور مجھے لگتا ہے
آج کے سماج میں غریب کی کوئی بیچاری کی کوئی عزت ہی حیثیت ہی نہیں رہی ہے
بالکل بالکل صحیح فرماتے آب کچھ بھی نہیں مجھے لگتا ہے غریب ہر جگہ بیچارا پیچھا رہتا پیچھے رہ گیا وہ کہیں وہ کہیں آگے ہی نہیں ہے غریب کو جتنی نیچے نہ
وہ بھی تھی
جی بالکل اگر ورنہ مجھے لگتا ہے غریب میں اتنی طاقت ہوتی ہے وہ آگے اتنی جلدی بڑھ سکتا ہے
ہاں ہاں اس میں بہت ہمت ہوتی ہے بہت حوصلہ ہوتا ہے اس میں اللہ نے اس کو بہت ہی اور حوصلہ حوصلےنوازا ہوتا ہے کچھ دیکھا ہوتا ہے
جی اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اتنا جو بڑیمی جو دکھاتا ہے ا ت اتنی طاقت اس میں نہیں ہوتی ہے
بالکل بالکل درست بات کہی ہے آپ نے
ہ بر
اور آج اس ٹائم پہ اس وقت پہ موسم کیسا ہے وہاں
جی موسم تو ابھی ٹھیک ہی ہے اچھا ہے موسم ابھی یہاں پہ ہوائیں چل رہی ہے باہر اور سب ہے ہیں ابھی باہر
اچھا ٹھیک ٹھیک ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ہم نے اس ماحولیاتی آلودگی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا مزید تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے کیونکہ اس سے ہم آپس میں جو ہے خیالات ہے وہ بانٹ سکتے ہیں کہ اپنی اپنی رائے دے سکتے تے ہے کی
جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ماحولیاتی آلودگی تو ہم خود ہی کرتے ہیں ماحولیاتی آلودگی ہم سے ہی ہوتی ہے اگر ہم ہی ٹھیک سے چلے اگر ہم ہی جو ہم کچرا یوز کرتے ہیں جو ہم کچرا پھینکتے ہیں سڑک پہ وہ ہم ڈسٹ بن پھینک سکتے کوڑو میں پھینک سکتے
جی جی
جی جی وہی مجھے لگتا ہے ہمیں خود کو ہی صاف رکھنا چاہیے جی اور بتائیں آپ کے کیا وچار ہے اس
ا جی میں ا اس پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان کو جو ہے اپنے آس پاس جو ہے جتنی اپین آپ اپنی طرف سے اسے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنے کی ہر ایک انسان کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنا رول ا ادا کرنا چاہیے ماحول کو صاف کرنے میں یہ نہیں کہ پہلے کوئی کرے گا پھر ہم نکلیں گے جھنڈ میں یا ایسے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ان جہاں پہ انسان کو کچرا دکھے جہاں پہ ہاں چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی ا معنی رکھتی ہے
جی جی مجھے لگتا ہے ج اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں گے اگر ہمیں چھوٹی چھوٹی چیز لگے یہ جی جی تبھی ہم ب جب بڑا کچھ ہوگا تو جی جی اس میں ہم حصہ لے سکتے ہیں
اور کہ جو ہماری نسلیں ہیں ان میں ہم یہ خیالات اگر ا پیدا کرے بچپن سے ہی کہ ان کو اپنے ا ان کا ماحول جو ہے اس کو گھر صاف رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے ہے بیماریاں کتنی پھیل رہی ہے اور جی ہمیں اور یہ پیڑ ہمارے لیے کتنا اہم رول ادا کرتے ہیں ہوا کو صاف کرنے میں گندگی سے بچانے میں اگر ہم ان کے ذہن بچپن سے ہی یہ خیالات ڈال دے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آگے چل کے ا بہت کچھ ا تبدیلیاں لا سکتے ہیں آپ دوسروں کی باقیوں کی بھی سوچ میں اور وہ کچھ اچھا کر سکتے ہیں اپنے اپنی اس ا زمین کے اپنی اس دھرتی کے لیے
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہت بہت درست بولتے ہیں آپ بہت اچھا بولتے ہیں آپ اگر بچے ہی کر دیں گے یہ مجھے لگتا ہے کافی صفائی کاف صا کافی صاف ستری
دیکھیے اللہ نے ہمیں یہ بہت ساری عظیم نعمتوں سے نوازا ہے اگر اگر انسان خود ان کی قدر نہیں کرے گا تو یہ ہما ہم اپ نے لیے ہی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ ہم خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری زندہ رہنے کے لیے ہماری زندگی کو بچانے کے لیے یہ اہم رول ادا کرتے ہیں اگر آپ سوچے آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے پیڑوں کے بغیر زندہ رہنا آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے کہ اگر پانی صاف نہ ہو اگر پینے لائق نہ ہو تو پانی کے بغیر زندگی ایک پل کے لیے بھی تصور نہیں کی جا سکتی ممکن ہی نہیں ہے کہ پانی کے بغیر انسان ایک دن بھی گزار سکے
جی بالکل آج کل کا پانی بھی آپ کو پتا ہے کتنا خراب ملتا ہے آج کل کا پانی پینے لائق بھی نہیں ملتا ہے
سے پانی کی آلودگی کی وجہ سے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کہ ابھی بہت ابھی ہمارے پاس موقع ہے اپنی اس زمین کو بچانے ہمیں چاہیے ہمیں ہم ایسے اقدامات اٹھائے جن کی وجہ سے ہم اس کو مزید آلودہ ہونے سے بچا یں ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں خبروں میں یہ سن رہی تھی کئ جو ہمارا منڈل ہے یہاں سری نگر میں وہاں وہ بہت زیادہ آلودہ ہو چکا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ گھروں سے نکلا ہوا کچرا جو ہے اس کو ا ایسے ہی اس میں ڈالا جاتا ہے کسی اس میں مرمت کی کیے اور اب ہماری سرکار سے سے لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ اس میں اس کی تھوڑی مرمت کی جائے اس کو صاف رکھا جائے اس پہ غور و فکر کیا جائے کیونکہ یہ ڈھل کا جو پانی جو گندا ہو رہا رہا ہے اس سے اس میں بننے والی جو ساری چیزیں ہیں وہ جو اس سے نکل رہی ہے ا وہ ان میں جو ہے وہ سارے کیمیابی چیزیں یہ کیمیابی چیزیں جا رہی ہے جو پھر ہم بعد میں کانے میں چلی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے سے بیماریاں پھلتی ہیں اور یہی چیزیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں
ارے بالکل
پانی کا صاف ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر کیونکہ یہ پانی ہمیں صرف پینے کے لیے ہی ضروری نہیں ہے یہ ہمیں صاف رکھنے کے لیے ہمارے نہانے دھونے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر ہم اپنے بدن پہ بھی یہ گندا پانی استعمال کرے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں بیماریاں لگ سکتی ہیں گندے پانی کی وجہ سے تو پانی کا صاف ہونا نہایت ہی ضروری ہے
نہایت ہی ضروری ہے نہایت ہی ضروری ہے
تو اس لیے مجھے بھی لگتا ہے کہ سرکار کو اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ جو یہ پانی کی آلوگی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے
جی
اس کو بھی اس کو بھی صاف رکھنے کے لیے اقدامات اٹھانے ضروری ہیں
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ سے ملاقات کر کے مجھے بہت اچھا لگا آپ خوش رہے آپ زندگی بھر خوش رہے اور آپ نے جتنی اچھی باتیں بولی اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے چلیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اور ان شاء اللہ ہم اگلی بار ملاقات کریں گے
بہت بہت شک شکریہ آپ کا آپ کی آپ سے ملاقات کر کے بھی ہمیں بہت اچھا لگا چلیے
اجازت دیجیے کہ پھر ملاقات ہوتی آپ سے اللہ حافظ
چلیے چلیے